شگم بائی صاحب
السلام علیکم بھائی صاحب خیری
وعلیکم السلام ٹھیک ہو بھائی
جی الحمد للہ بھائی آپ بتائیں
الحمد للہ الحمد للہ گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کی امی جان بابا جان ٹھیک ہے
الحمد للہ بھائی جانا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
سبھی ٹھیک ہے سبھی ٹھیک ہے تو کیا
اور بائی سر کو میں کچھ نہیں جسٹ ابھی بیٹھا ہوا تھا وسے ہی سوچا تھوڑا ٹسک کمپلیٹ کر لیجیے
کچھ جانکاری حاصل کر لوں تو کال کی
جی
تو بھائی آج ہم بات کریں گے فاسٹ فوڈ کے اوپر
جی جی جی بھائی بائی
ہاں بھائی تو فاسٹ فوڈ جو ہوتا ہے وہ کھانا ہوتا ہے آپ جیسے آپ کو پتا ہے بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے آسانی سے مل جاتا ہے کہیں پر بھی ہے نا بھائی جیسے کہ برگر پ پیزا فرائڈ چکن اور نوڈلس ہاں بھائی تو اسے ہم فاسٹ فوڈ کہتے ہیں فاسٹ فوڈ
جی جی جی بھائی
تو فاسٹ فوڈ کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس لیے کھانے میں لوگ سارے پسند کرتے ہیں تو یہ جو ہے ٹائم بچاتا ہے دیکھو ٹائم کیسے بچاتا ہے یہ بھائی جیسے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں تو وہ اسے زیادہ پسند کرتے کھانا ہے نا بھائی کیسے کہ وہ بزی ہوتے ہیں تو وہ گھر کا کھانا زیادہ نہیں کھاتے بلکہ وہ فاسٹ فوڈ کھاتے
جی جی
تو فاسٹ فوڈ جو ہوتا ہے وہ صحت کے لیے زیادہ تر تو یہ اچھا نہیں ہوتا صحت کے لیے تو آپ کچھ بتانا چاہو گے اس کے بارے میں
وہی اور کچھ نہیں جتنا اپن یہ فڈ کو اوائڈ کرے اتنا بیٹر رہے گا اپنے لیے
ہاں بھائی
کیکہ آج کل تو ہر چیز میں ملاوٹ آ رہی ہے گھر کے کھانے میں تک ملاوٹ ہے تو یہ تو پھر باہر کا کھانا ہے اب اس میں کیا ہے بیماریاں اتنی زیادہ ہے کہ جو انسان پچاس سال جینے کا ہے وہ بیس سال ہی جی رہا
بالکل صحیح بات کہی آپ نے
چھوٹیے چھوے بچے مے رہے
بالکل صحیح بات تو یہ جو تو یہ جو فاسٹ فوڈ ہے نا بھائی
جی بھائی جان
فڈ میں اکثر ہوتا ہے آئل اور شوگر ہوتا ہے یا سالٹ
آئل بھی ری ریوز آئل ہوتا ہے
بالکل بالکل ریوز آئل ہوتا ہے تو اس وہ ہماراری صحت کے لیے بہت ہی مضر ہوتا ہے نا بھائی
یہ مت
جیسے کہ آپ کو پتاہ ہے آج کل لوگ کتنے موٹے ہوتے ہیں کتنی مطلب کہ ڈائبٹیز پیشنٹ ہوتے ہیں ہے نا تو اکثر یہ اسی سے ہو جاتا ہے فاسٹ فوڈ سے ہی ہو کیونکہ آج کل زیادہ لوگ فاسٹ فوڈ ہی استعمال کرتے ہیں تو گھر کا کانا آج لگ بھگ کوئی استعمال ہی نہیں کرتا پریفر کرتے ہیں باہری کھانا بچ جو بچے جو ہے نا بچے ان کو زیادہ فاسٹ فوڈ کے بجائے گھر کا
گھر کا کھانا کھلانے کی عادت ڈالنا
ہاں بھائی بالکل صحیح بات گھر کا کھانا جو ہے وہ زیادہ نیوٹریشیس ہوتا ہے اور ہائجینک
جی ہ جیتا ہے فریش آئل ہوتا ہے سب اپنے سامنے بنتے ہیں
جو کبھی کبھی جو ہوتا ہے نا بھائی کبھی کبھی فاسٹ فوڈ کھانا ٹھیک ہوتا ہے کبھی کبھی لیکن روزانہ یہ ٹھیک نہیں ہے
بہت حل تھرو س
بیلنسڈ ڈائٹ ہیلدی لائف اسٹائل کو اپنانا چاہیے ہے نا
جی
تو آپ کچھ بتانا چاہو گے
اور کچھ نہیں بس یہی تھا کہ فاسٹ فوڈ اوائڈ کرنا اور بہت ساری چیز ہے اس میں فاسٹ فوڈ میں جیسے کہ آج کل ہر چیز نئی نئی نکل گئی
ہاں بھائی
ہے اپنا یہ پرائز یہ جو آلو کا بنتا ہے نا فز فرینچ فز وہ ایک تو اس میں کچا آلو رہتا ہے پانا
ہاں بھائی بالکل صحیح بات کہی آپ نے
اور وہ جو اتارے کے نا وہ نیا کیا بولتے اسے مموز
موومو سانبائی
جی وہ تو بہت بیکار تھی ہ گھر پہ بنا کے کھائے آپ تو برابر ہے باہر جب کھائیں گے آپ تو بہت بہت بہت وہ ہے وہ بہت خلیس چیز ہے مطلب خراب چیز ہے بہت
ہاں تو بھائی لوگ اسے کیوں کھاتے ہیں لوگ اسے اس لیے کھاتے ہیں کہ یہ ایک تو یہ آسانی سے مل جاتا ہے کہیں بھی بازار میں ہے نا بالکل تو یہ زیادہ تر چھوٹے بچے کھاتے آج کل زیادہ ا تر چھوٹے بچے کھانا پسند کرتے ہیں ہاں تو اور کچھ بتانا چاہتے ہو آپ تو یہ تو صحت کے لیے مضر ہی ہوتا ہے نا
جی ہمیشہ کویے
ہمیں چاہیے کہ ہم ہیلدی ڈائٹ اور ایکسرسائز اچھی اچھے سے کرے ہے نا صحت کے لیے ضروری ہے یہ چیزیں کیونکہ اگر ہمارا صحت ٹھیک نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا مطلب اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے
جی جی جی
ہے نا
جی بیچے ہاں
تو آپ کچھ بتانا چاہو گے
اور بس یہی تھا کہ فاسٹ فوڈ کے بارے میں بات کرنے کا تھا جیسا کہ ابھی آپ کو معلوم ہے ابھی آپ نیوز کو دیکھتے ہی ہوں گے
ہاں صحیح بات
ہوٹلوں میں سے کلاٹ کچن میں سے جو ہے لیز مطلب پورا گندگی نکل رہی وہیں پر جو کھانے کا چیز ہے اس میں جھنگورا جو پکانے کا چیز ہے اس میں جھگورا چپلک
تو اس سے کچھ برے اثر بھی پڑتے ہیں دیکھو کیا کیا برے اثرات پڑتے ہیں اس میں ہے نا ایک تو میں نے آپ کو بتایا ڈائبٹیز اور دوسری پرابلم اس سے ہوتی ہے ہائی بلڈ پریشر جو کہ آج کل سب میں دیکھی جاتی ہے نا
جی جی
ہارٹ ڈیزیزز کا رسک بڑھ جاتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج کل کت ہارٹ اٹیکس ہوتے ہے
جی
اس میں وائٹامنس اور منرلز کم ہوتے ہیں فاسٹ فوڈ میں ہے نا
جی
بہت زیادہ کم ہوتے ہیں بچوں کی جو ایوریج گروتھ ہے وہ صحت پر وہ اور صحت پر بھی برا اثر پڑ سکتا ہے ہے نا
جی جی
اور زیادہ فاسٹ فوڈ کھانے سے باڈی سست اور تھکی ہوئی محسوس ہوتی
سچی ہوئی محسوس ہوتی ہے
تو آج کل کسی کو بتاتے بھائی وہ کام کرو یہ کام کرو تو کوئی نہیں مانتا کیونکہ سب بتاتے بھائی میں تھکا ہوا ہوں اب کون کرے گا یہ کام ہے نا تو سب ہوتا ہے اسی سے فاسٹ فوڈ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے یہ سب
ج جی جی
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کا کھانا کھائائے اور اچھی لائف گزارے اپنی کی ون کہہ وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس میں وائٹامنز نیوٹریٹنس سب ہوتے ہیں اور اس کا بڑا فائدہ اور اس کا ب بڑا فائدہ یہ ہے اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے سام جو بھی بنتا ہے سامنے ہی بنتا اپنی آنکھوں کے سامنے وہ صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے
یہ بہت اچھا اچا میرا تو ماننا یہ ہے کہ ہوٹل کا کھانا اوائڈ کرنا چاہیے
ہاں بھائی اس کے ہاں اس کے بچ چاہے اگر ہم فروٹس ویجیٹیبلس بھی روز کھائے تو ب صحت کے لیے بہت اچھا ہوگا
بہت اچھی وہی اپن جو ہوٹل کے کھانے میں جو پیسہ ڈالتے وہی اپن گھر میں ترکاری فریش فروٹ کی وہ لا کے رکھیں گے تو وہ بہتر رہے گا زیادہ دیکھو آج کل تو مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب باہر آپ ایک سنگل فرائیڈ رائس بھی لینے گئے تو آپ کو سو روپے میں ملتا سو روپئے میں سنگل فرائڈ رائس آپ وہی سو روپے میں آپ پانچ الگ الگ قسم کے میوے ل کےے رکھ سکتے آپ لا کے گھر میں ایک ایک ہی پیس
ہاں بھائی بالکل صحی ہے
اپ سو روپئے میں آپ کی ہیلتھ ایک تو ہیلتھ خراب کر لے رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں آپ طور پہ میں آپ کی ہیلپ آپ کی ہیلتھ آپ کو خراب کرنا ہے یا پھر آپ کی ہیلتھ میں اور آپ کو اچھا اضافہ کرنا ہے امپروو کرنے کا ہے
ہاں بھائی صحی وہی اگر ہم گھر میں سو روپے کا کچھ لائیں گے مطلب کہ چاول لائیں گے اور اپنی آنکھوں کے سامنے بنائیں گے کہ کتنا اچھا رہے گا وہ بھی
بہت زیادہ اچھا رہے گا
تو یہ تو یہ ہماری فاسٹ فوڈ جو ہے نا ہماری لائف اسٹائل کا ایک حصہ بن چکا ہے نا
جی
روزہ اس روزانہ استعمال صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے بالکل نقصان
ا بیسے
تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کو فاسٹ فوڈ کی عادت سے بچانا چاہیے
ہاں بچانا چاہیے اور آنے والے آنے والے دور میں بھی بہت زیادہ ہو جائے گا یہ فاسٹپورٹ گھر کا کھانا کوئی نہیں کھائے گا آپ تو اپن یہ سے اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو وہ وہ کرے گا نا تو اپنے ہاتھ میں اپنے بچوں کو کیا سکھانا کیا نہیں سکھانا آج کل کیسا ہوتا ہے بچہ رو اس کو باہر لگے جا کے کھ بھی دلا دیا بس ختم
تو ہاں بھائی تو آخر میں یہی بتانا چاہوں فاسٹ فوڈ جو ہے نا یہ مطلب کہ ہم کو وہ لگتا ہے بہت اچھا ہے لیکن اصل میں اچھا نہیں ہوتا ہے ہماری زندگ
اچھا نہیں ہے اپنے زبان زبان کے لیے اچھا ہو لیکن جسم کے لیے اچھا
جسم کے لیے ہارم فل ہی ہوتا ہے اچھا نہیں ہوتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیلنسڈ ڈائٹ کریں اور صحت کو بالکل اچھا رکھے ہے نا بھائی
جی بھائی بے شک آپ کی بات ہو اچھا لگا بھائی آپ سے بات کر کے مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم پھر بات کریں گے اپن
ہاں بھائی بالکل بالکل تو آپ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ
آپ بھی اپنا خیال رکھے گا
اللہ حافظ